ہلو
ہیلو کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بسن د اچانک سے تم یہ کیسے پنکلی آج اتنے دنوں بعد
بس یاد آ گئی تھی تمہاری سوچا بات کر لو ایک بار
اچھا ٹھیک ہے آج بڑے یاد آ گئے
ہاں کبھی کبھی پرانے دوستوں سے بات کرنے کا من کرتا ہے اور کر بھی لینی چاہیے بات
بالکل ویسے تمہارا دل جسا گیا آج کل
ٹھیک تھا تھوڑا زیادہ کام تھا تمہارا کیسا گیا آج کا دن
میرا بھی ٹھیک ٹھیک تھا بس لیکل یہ ہے کہ تھوڑا سا آج کان کا پریشر زیادہ تھا تو بس اسے تھوڑا تھک گئی
تو پھر آج آرام سے بات کرتے ہیں کوئی جلدی نہیں
ہاں ہاں ویسے بھی ٹھیک ہے اور تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا میرے سال
کیا ہوا
آج وہی آفس میں ایک مزیدار بات ہوی
بتاؤ مجھے ایسی باتیں سننا پسند ہے
اچھا مطلب ایک دوست تھا میرا آفس میں مطلب اتنا کلوز فرینڈ نہیں ہے بس تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہے ر تو اس میں کیسی بات بول گی کہ میں ہنستے ہنستے پریشان ہوں جی
تم ویسے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس دیتی ہو
ٹھیک ٹھیک ہوں کیونکہ ہمیشہ سیریس ہو کے لیے رہنا چاہیے تو ہمیشہ سیریس ہی رہتے ہو ہر چیز کے لیے
نہیں بس دکھاتا ہوں میں بھی اندر سے بہت مزہ کیا ہوں
اچھا تو مجھے اس کا فروٹ دو تم اج
ٹھیک ہے آج میں تمہیں ہنسا کر دکھاؤں گا
چلو دیکھتے ہیں
یادیں جب ہم پہلی بار ملے تھے
ہاں جب فرسٹ ٹائم ملے تھے آج سے دو سال پہلے بہت شان شانت رہتا تھے کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے ہمیشہ دور دور الگ الگ رہتے تھے
اور تم بہت بات کرتی تھی
ویسے بات تو میں ابھی بھی کرتی ہوں کرنے کرتے رہنا چاہیے بات
ہاں لیکن اب تمہاری باتیں سننا اچھا لگتا ہے
اچھا لگا مجھے سن کر ویسے ہماری دوستی کافی چینج ہو گئی ہے پہلے تو ہم صرف نارملی کیزئول بات کرتے تھے اب ہم اپنا ڈے بھی ڈسکس کرنے لگے ہیں دھیرے دھیرے ہماری دوستی میں کافی چینجز آنے لگے ہیں
ہاں پہلے بس تھوڑی بہت باتیں ہوا کرتی تھی اب لگتا ہے کہ بہت کچھ شیئر کر لیتے ہیں ہم دونوں
ہاں دوستی میں ہی تو اچھی بات ہے بنا سوچے سمجھے ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں ہمیں بات کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ یہ انسان ہم کیسے جج کرے گا ہمارے بارے میں کیا سوچے گا تو دوستی س لیے سب سے الگ ہوتی ہے
ہاں بالکل ویسے تمہارا کوئی سپنا ہے جو تم پورا کرنا چاہتی ہو اور ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے
سپنے تو خیر ایسے چھوٹے تو بہت سارے سپنے ہیں بٹ ایک چیز ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی میں اتنی محنت کروں انی محنت سے کچھ ایسا بڑا کروں جس سے کہ سب کو پراؤڈ فیل ہو مجھے میری فیملی میر فرینڈس میرے ریلیٹیوس سبھی کو
ہاں اور میں بھی ساتھ ہی میں اپنی فیملی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں بہت محنت کر رہا ہوں
بالکل اگر تمہیں ایک دن کے لیے کوئل سپر پاور ملے تو تم کیا کرنا چاہو گی
میں ٹائم کو روک دوں گا کیونکہ یہ ٹائم بہت جلدی جلدی نکل رہا ہے
یہ بات تو خیر تم نے بالکل ٹھیک بولی ویسے ٹائم کس لیے روکنا چاہتے ہو
کہ اچھے پلوں کو تھوڑا اور جی سکوں اب یہ پل بہت جلدی جلدی نکل جائیں گے پھر بعد میں یاد آئیں گے
بالکل یہ بات تو بہت اچھی بولی ہے ویسم نے
تمہاری باری
میرا بس یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے من کی بات جاننا چاہوں گی ان لوگوں کی میرے اکارڈنگ تھنکنگ کیا ہے وہ مجھے لے کر کیا سوچتے ہیں کون میرا ایکچوئل میں ریئل فرینڈ ہے یا کون سل فرینڈ ہونے کا کا بہیو کرتا ہے ٹائم کے ساتھ یہ ساری چیزیں بھی سامنے آتی ہیں
من کی بات جاننا بہت ضروری ہے پھر تو میری ساری پول کھل جائے گی
بالکل
ویسے تمہاری سب سے اچھی عادت کیا ہے؟
سب سے اچھی عادت تو بس یہی ہے کہ لوگوں کی تھ زیادہ کیئر کرنی ان کے لیے پازیٹیو سوچنا پازیٹیو رہنا ان کو اس طریقے سے گائڈ کرنا کہ وہ آگے چل کے رائٹ ڈیسیزن لے اپنے ڈسیزن کے بارے میں سوچ کے بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو بس یہی ہے
یہ بات تو سچ ہے
ہ اور بتاؤ تم نے کھانا پینا کھا لیا
ہاں میں نے تو کھا لیا ابھی ابھی کھا کے اٹھا ہوں پھر میں نے تم کو کال کیا تم نے کھا لیا
ہاں میں نے بھی بس کھا لیا آفس میں آج اتنا ہیڈیک تھا تو کافی تھک گئے ہیں شام کو میں آج شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی ابھی بس آ کے کھری ہو ہوں تو آرام سے بیٹھ یہ مووی دیکھنی تھی اور وہاں کا موسم کیسا ہے آج کل
موسم تو ٹھیک ہی ہے ابھی رات کو تو بارش کا ماحول ہوتا ہے صبح صبح ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر دن میں گرمی پڑتی ہے
بالک سیم ہمارے یہاں بھی آج کل ایس موسم کی وجہ سے کافی طبیعت بھی خراب چل رہی ہے وائرل کھانسی زکام کچھ کام کرنے کا من نہیں کرتا
گلا بار بار خراب ہو جاتا ہے میرا تو
ہوں تمہارے یہاں بھی ایسا ہی ہے کیا کچھ
ہاں
پھر میڈیسن وغیرہ کچھ لے رہے ہو ڈاکٹر سے دکھا کے
ڈاکٹر کے پاس جا کے آیا م صبح
ہاں اور کب تک سنگل رہنے کا ہاں وہ تو اپنا ٹائم ٹو ٹائم دوائی ہے ل ٹھیک ہو جائےیں گی اور بتاؤ کب تک سگنل رہنے کا سوچا ہے
ابھی بس تھوڑے سال اور
مطلب میری فیملی دیکھ رہ ہے پٹن ل کا لیکن میں اب سوچ رہی ہوں ابھی تو میں نے جاب کی اسٹارٹنگ ہی کری ہے جاب میں کافی ٹم تھڑا ٹائم لوں ایکسپرینس لوں کچھ سیونگس کروں
میں ابھی کم سے کم چار سال تو چار سال کے بعد کروں گا پھر
ابھی لوگوں کو تھوڑا جاننا باقی ہے لوگوں کو سمجھنا باقی ہے کیکھی آج کل جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ویسے دکھاتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ ت پڑے گا
جی جی ضرور
اور اور تمہاری چھوٹی سسٹر اس ٹائم کالج میں تھی آج کل کیا کر رہی ہے
ابھی وہ پڑھائی کر رہی ہے ابھی تک تو
اچھا ابھی کالج ہی کر رہ ہیں کس دوسرے کورس میں ایڈمیشن لیا ہوگا دونوں نے
کیا
ہوگا انہوں نے
ہاں
یہ بھی ٹھیک ہے لڑکیوں کی ویسے بھی آج کل لڑکیوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے سیلف انڈیپینڈن کرنا چاہیے
ہوں
جی
پر لڑکی کو اتنا پڑاتے نہیں ہے نا بہت کم پڑات تھا ان کو
یہ لوگوں کی تھنکنگ ہے کہ لڑکی کو پڑھانا نہیں چاہیے لیکن لڑکی کو چلو بےشک ہے تم کم پڑھاؤ بٹ لڑکی کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ وہ کسی کے سامنے چھوٹ نہ سکے اپنی باتیں کرنے کے لئے اسے سوچنا نہ پڑے کسی چیز کی پرمیشن نہ لینی پڑے کچھ کرنے سے پہلے کئی بار آنے آنے سے پہلے بس اتنا اسٹرانگ بنے گئے باقی فیملی میں سب کچھ ٹھیک ہے
ہاں ہمارے تو یہاں پھر سب ٹھیک ہے آپ کے
میرے یہاں بھی سب ٹھیک ہے ویسے بھی رات کا ٹائم اب تو سب سوچ چکے ہوں گے تمہارے جھر پہ
ہاں ہمارے تو سب سوورکھے ہے میں ہی جگا ہوا بس
ویسے بھی آج ہم نے کافی لمبی باتیں کر لی پتا نہیں چلا اتنا ٹائم نکل گیا
ہاں اب باقی بات باتیں بعد میں کریں گے ہے نا
ہاں چلو میں بھی اب فون رکھتی ہوں تم بھی آرام کرو کل بات کر یا پھر کسی دن ملنے کا پلان بناتے ہیں ز ل
ہاں بناتے ہیں ابھی پلان
اوکے ٹھ بول رہائ
ٹھیک ہے